اچ
السلام السلام علیکم
جی آپ ٹھیک ہو
ہاں اچھھی سے آپ کی
ہاں جی اچھا صحیح گھر پہ سب ٹھیک ہے جگر
وہاں سب ٹھیک ہے ہاں ہاں شکر اللہ کا وہاں سب
ہاں جی ہاں جی شکر اپ بہتے ہاں جی سب ٹھیک ہے آپ کے گھر پہ سب ٹھیک ہے
ام ہ
میں بھی بڑھیا آپ سنائیے
ہاں ہاں سب ٹھیک کچھ نہیں میں یہ دیکھ رہی تھی موٹو
اچھا ٹھیک
جی جی ایٹ سینٹی میٹر
ہاں جی
ہاں ہاں
اور
لیکن آپ کے گھر میں مجھے لگتا ہے اتنی صاف صفائی نہیں ہے
کیوں
ہاں میں نے دیکھا نہ ابھی فوٹو پہ
کیوں وہاں پہ کیا ہے
ہے نا وہاں پہ صاف صفائی نہیں ہے
چ ٹھیک چلیے کوئی بات نہیں اور بتائیے آپ
بس بس مجھے لگا تھا آج ہم کوئی موزو پڑے آپ کیا چاہتے ہو
ہاں کوئی بات نہیں جو آپ کو اچھا لگے
میں نے وہ کچھ بھیجا بھی تھا اس کے بغیر
ہاں جی
لیکن اس میں اور اس میں بہت زیادہ فرق ہے یہ صاف ہے
ہاں جی ہاں جی بہت زیادہ وہ بھی وہ بھی صاف ہی ہے
ہاں ہاں بنا کیا
ہاں جی آمی
ہاں اسی لیے تو میں بول رہی تھی
کیا آپ کیا بول رہی تھی ویسے
کچھ نہیں اور بتایا اب ہم پڑے آج موضوع کو ہی
ہاں ٹھیک ہے
چلیں
ہ آج ہم اچھا آپ ہی بتائے کس ٹاپک پہ ہم بات کریں
چلیے ٹھیک ہے ڈاکٹر کا کردار ڈاکٹر ہمارے معاشرے کا بہت اہم ہے نا اسی لیے
ہاں جی ہاں جی بالکل یہ تو بہت صحیح بات کہی آپ نے کیونکہ ڈاکٹر ڈاکٹر کو اکثر مسیحہ بھی کہا جاتا ہے کہ
ہاں ہاں کیونکہ تو وہ تو سنیے نا کیونکہ وہ آپ بیچ بیچ میں مت ائیے میں بھی بیچ بیچ میں بھی مت اؤں گی میں تحریر کر رہے ہیں وہ کہ بیمار لوگوں کو کو علاج کرتا ہے نا انہیں صحت مند بنانے کی کوشش کرتا ہے ویسے ہی
جی ہاں جی ہاں جی جب کوئی ہے نا شخص وغیرہ بیمار ہوتا ہے نا تو آپ کو بھی پتا ہے کہ ڈاکٹر ک کتنی ضرور آ ضرورت محسوس ہوتی ہے ضرورت مطلب نا وہ ایک انسان کو ایک حوصلہ دیتا ہے کہ آپ ٹھیک ہو آپ ٹھیک ہو
ہاں ورنہ کیا ڈاکٹر تو اپنی تعلیم اور تجربے کی مدد سے ہی میں مریض کو نا جو بیمار ہوتا ہے نا اس کو ٹھیک کرتا ہے علاج کرتا ہے
ہاں آپ کو پتہ ہے یہ آپ کو لگتا ہے یہ آسان ہے ڈاکٹر بنا آپ کو پتاہ ہے اس میں ک کی مشکلات آتی ہے اس میں کتنا پڑھنا ہوتا ہے
ہاں ورنہ کیا محنت لگتی ہے لگن صبر
آپ کی بات ہے جو اس میں جو اس میں جو اس میں تعلیم ہوتی ہے نا میڈیکل تعلیم اس میں تو بہت سال لگتے ہیں دس سال رکوں پندرہ پندرہ سال وہ اتنے مطلب پڑھتے ہیں پھر جا کے وہ ڈاکٹر بنتے ہیں یہ مطلب وہ عام بات ہے پڑھا تو بنے
بالکل بالکل ڈاکٹر کو نہ صرف کتابی علم حاصل کرنا پڑتا ہے بلکہ پریکٹیکل ٹریننگ بھی لینی پڑتی ہے وہ ہسپتالس میں کام کر کے
وہ تو پھر ہاسپتالس میں ہی کام کرتے ہیں بہت سے مطلب مریض مریضوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں
ہاں مجھے لگتا ہے کہ ڈاکٹر سب سے بڑا فریض فرض مریض کی جان بچ بچانا ہوتا مطلب ڈاکٹر نا مریض کی جان بچاتا ہے وہ پھر اللہ تک ہوتا ہے اللہ کو جب جان بچانی ہوتی ہے وہ بتاتا ہے وہ بچاتا ہے لیکن ڈاکٹر بھی بہت محنت کرتے ہے
ڈاکٹر نا ہمیشہ اپنا ہنڈریڈ پرسنٹ دیتا ہے اپنی ڈیوٹی ڈیو ڈیوٹی نہیں سوری کیا رہتا ہے ہمیںشہ
ہاں ہاں یہ بات بالکل درست ہے
آپ کو پتہ ہے لیکن ایسے کیا مزہ آتا ہے پڑھنے میں
ہاں ہاں کبھی کبھی تو ڈاک ٹر کو ایمرجنسی میں فورا ہاسپٹل پہنچنا پڑتا ہے پڑتا ہے نا ایمرجنسی ہاسپٹل اگر وہ بزی بھی ہوتے ہیں
اگر ڈاکٹر کو رات کے تین بجے چار بجے بھی کال آئی گی نہ مطلب ایسے پیشنٹس ہوس میں ہاں جی وہ آرام اور نیند یہ پرواہ کیے بغیر مریضوں کی مدد کرتے ہیں
ہاں مرنا کیا کرو گا کورونا کے دوران نہیں یاد ہے تمہیں ہاں ہاں مارنا کیا کرونا کے دوران ہمیں تو ت کی قربانی اپنی آنکھوں سے دی گئی
جی ہاں آپ کو پتا ہے جو آتے لو لوگ ہوتے ہیں نا
ہاں
مطلب جو آدھے لوگ تھے وہ گھروں میں محفوظ تھے آپ کو پتا ہے جب اس ٹائم بھی ڈاک ٹرس ہاسپٹلوں میں کام کرتے تھے اپنے مطلب نا وہ صحت کے خلاف مریضوں کا علاج کر ہاں جی ہاں جی
جی ہاں بہت سے ڈاکٹرس نے اپنی جانوں کے خطرے میں ڈال کر ان ساری کی خدمت مطلب نا اسے اپنے خطرے جا ا خطرے میں ڈال کے جان نا اپنی دو دوسروں کی ہیلپ کی مدد
جی آپ ہا آپ نا پہلے ٹھیک سے بتائیے خطروں کی جین جان یا جان کی خطری پتا نہیں آپ کیا بول رہی ہو آپ کہاں آپ کہاں وہ بھی
چلیے چلے
ہاں جی
چلیے
جی کہاں چلی
بتائے ہیں نا
ہاں وہی بتائیے نا آپ آپ کو مجھے بولنا تھا بتائیے نا آپ بول رہے ہو چلیے نا آپ آپ کو پتا ہے ڈاکٹر صرف علاج نہیں کرتا ہے بلکہ مریض کو ہمت بھی کے حوصلہ دیتا ہے مطلب ہمت رکھو وہ کرو یہ کرو
ہاں ہاں کبھی ڈو کبھی کبھی ایک ڈاکٹر کی تسلی بخش اور الفاظ مریض کے لیے مطلب نا ڈاکٹر جو تسلی دیتے ہیں نا وہ دوا
ہلو ہلو
میں بولتا ہوں ڈاکٹر جو تسلی دیتی ہے نا وہ دوائی سے بھی اچھی ہوتی ہے
ہاں جی ہاں جی
جی
آپ کو پتا ہے جو ایک اچھا ڈاکٹر ہوتا ہے نا وہ اپنے مریض کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آتا ہے آپ نے بھی سنا ہوگا ایسے مریض کی تکلیف کو سمجھنا چاہیے اور اس کے جذبات کا احترام کرنا چاہیے ہمیشہ کیونکہ اگر ہم ایک مطلب نا مریض کی تکلیف سمجھے اور اس کو حوصلہ دے کہ آپ ٹھیک ہو وٹ ایور محبت سے بات کریں تو اس پیشنٹ کو بھی ایک حوصلہ ملتا ہے
ہاں ہاں
آپ کو آ رہا ہے سمجھ میں ہے کیا بتا رہا
سب کچھ مجھے سکھا رہے ہو
ہاں جی
میں تمہاری بات سے تو متفق ہوں
متافق ہوں پے تو اچھی بات ہے چلیے اللہ حافظ
اور سنا آپ مجھے نا مزہ نہیں لگا چھوٹے آپ اس کو
کوئی کوئی ڈاکٹر مجھے نہیں بنا ہے ڈاکٹر چوڑی
تو آپ کو ڈاکٹر نہیں بنا
نہ نہ چوڑیا مجھے نہیں بنا ہے ڈاکٹر
آپ کو کون سا سبجیکٹ ہے سٹری
آپ کو تو آپ کو تو پتاہ ہے میں نے کتنے ڈاکٹرس بنائے ہیں انجینئرس بنائیے
اور نہ کیا مجھے بتایا
اے ہاں جی ہاں جی بہت آپ بھی تو ہاں جی ہاں جی
ہاں اور کہاں کہاں پڑھا ہے آپ نے مجھے یاد ہے شاید
میں نے نا وہاں پہ پڑھایا تھا سری نگر سائڈ سے کہیں پہ
ہاں ہاں
اور یہاں ام کبر
ہاں کہیں پڑا ہے تھا مجھے بھی یاد ہے
زیادہ پڑھایا تھا
جی
وہاں پہ نا میں نے زیادہ پڑھایا تھا
کہاں پہ
بغل ڈورا میں
ہاں ہاں مجھے تو یاد ہے وہاں پہ آپ کو تھا نا اصل میں سینٹر
ہاں جی ہاں جی
ہاں مجھے یاد یاد ہ لیکن آپ کی کرہے ہو
چیٹگ آپ سے جی ہاں آپ کے ساتھ آپ کا نیٹ شاید آن
کیا جی کیا بتا رہے ہو بی تو
ہلو
میرا نیٹ کہاں سے آف ہے مجھے تو میں تو آپ کے ساتھ بات کر رہی ہوں
ہاں لیکن آپ کو نا سنگل ٹیک آ رہی ہے واٹس ایپ سے
پتا نہیں کیوں
پتا نہیں کیوں
مجھے سمجھ نہیں آتا ہے خود یہ کیا ہوتا ہے اس کو اصل میں میری وہ والی سم ہے اچھا اچھا اب آئی میری مشین
ہاں جی ہاں جی اب آئی ہاں جی ہاں جی چلیے پھر
ہاں ابھی ٹیک ہے
آپ آپ کو پتہ ہے کتنا شور اچھا آپ شاید وہ کام کر رہی ہو
نہیں میں مچھروں کو مار رہی ہوں
جی
مچھروں کو مار رہی ہوں
مارو مارو اچھی بات ہے
ہاں ہاں جی اس کال کے بعد میں آپ ا بھی جوئی ٹھیک ہے
جی
اس کال کے بعد میں آپ کو بھیجوں گی ٹھیک ہے
امم چلیے ٹھیک ہے پھر
ایک ماردی
مر گئی ٹھیک ہے چلیے اللہ حافظ ہاں بائے اپنا خیال رکھو
ہو گئی دو چلیے آپ بعد میں بات کرتے ہیں